م جی آپ ٹھیک ہیں آپ جی جی جی جی سب ٹھیک جی بس شکر اللہ کا آپ سے سنائیے آپ ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے
جی جی جی جی جی جی جی جی اچھی بات ہے اچھی بات ہے جی شکر شکر اللہ کا بہت سب ٹھیک ہے جی جی جی سب سب شکر اللہ کا ٹھیک ہے جی جی جی جی میرے چاچا چاچی ماسا ماسی پوفی پوفا چاچا دوسرا چاچا اس کے موسی کہ مسری بہن جی اس وہ سب ٹھیک ہے ہاں ہاں موسم تو ہوا تھوڑی کر ابھی چل رہی تھی تو ہوا چل رہی تھی تھوڑی تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اب بارش مجھے لگتا ہے کہ تیاری ہونے والی ہے تو بارش کی دیکھیں گے تو تیاری میں کیا مطلب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کب ہوگی تو جی جی جی وہی بات ہے ہاں ہاں ہاں جی جی جی جی جی ہاں
مہینے میں آج بارش ہو رہی ہے ابھی تھوڑی دیر
ہاں ہاں ہاں جی جی جی جی جی جی سچ کہہ رہے ہیں آپ ہاں ہاں ہاں ہاں جی جی جی جی جی جی
نی گرمی بحال ہو گیا بندس
جی سنک لگااہ وہ جی جی جی جی جی آپ کو زنک سنسکرن لائے جی جی جی جی جی جی جی سچ سچ کہہ رہے ہیں آپ بڑھیا باتیں کر رہے ہیں آپ ارے بہت ہی بڑھیا بہت ہی قد دل کو سکون دینے والی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے جو امتحانات ہیں ان کا کیا مسئلہ جو ہو رہا ہے تو انہوں نے آج مجھے جو منگلوار کو انہوں نے ایک ہم سے لیا تو ہمیں اب اگک الی منگلوار کو انہوں نے ایک اور پرچا رکھا تو مطلب چھ دن کا سات دن کا جو انہوں نے آپس میں جو ان نے ان کے درمیان جو یہ گیپ ہے وہ رکھی تو اسی کی وجہ سے تو مطلب مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے تو میں کیا کروں جی بہت ہی لمبا وقفہ انہوں نے ان دونوں پرچوں کے درمیان رکھا پر وہ پرچا بھی جی پر وہ ب ویسا ہے جو پرچ جی جی جی جی سات دن تو پھر بھی کام ہے اس پرچے کے لیے کم سے کم ایک مہینہ تو ہونا چاہیے پھر اگر اس حساب سے دیک سا جائے تو پھر سات دن تو مطلب کام ہی رکھا ہے جی جی ج جی ایک مہینہ تو م یہ تھا کم سے وہ توغلط ب ہوئی نا ہاں لیکن کیا پڑوں جی جی جی وہ تو میرا اچھا ہی ہے اس یا وہ مطلب پریشانی اس کی آپ مت لیجے وہ میرا ناؤ سے اوپر ہی جائے گا آپ پو اتنی کیوں پریشانی دیتے ہیں میں تھوڑا مطلب ہ ہاں ہاں تو میں خود سیکھے آپ کو س ھا دوںا آپ مت لیجے گا کا آتا ہے ہاں ہاں آتا ہے تو ہاں ہاں ہاں وہ بات تو ہے وہ تھوڑا جی آگے جی جی جی آگے جا کر آگے جا کہم بہت ہی ہاں ہاں جی جی ہاں کوئی نہیں مجھے مہربانی نے کی عادت ہے مھے اللہ تعی نے بڑا محر مربان بنایا ہے ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جی ہاں کوئی نہیں اور میں گھمٹ بھی نہیں کرتا ہاں جی نہیں میں تو میں تو جاتا ہی نہیں ہوں م مجھے مطلب وہ گھمڑ نہیں ہے نہیں نہیں نہیں مجھے نہیں مجھے تو عادت ہے جی جی جی جی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں جی جی جی جی آپ میری بج کر رہی ہے جی جی جی سچ سچ سچ جی جی جی جی جی ن کھانا وانا آپ کے آ ابھی مطلب آپ کس ارے ارے ارے ارے اچھا تو آپ کن لوگوں میں سے ہے تو کیا رہ آپ تھوڑا مطلب آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا ا اچھ اھ سے بائیں گے کہ آپ کن لوگوں میں سے شمار کیا جاتی ہے جی جی جی بتائیے تو میں آپ کا ہی جواب کا انتظار کر رہا ہوں جی جی جی جی ہاں ہاں بات تو یہی ہے مطلب میں سمجھی نہیں آپ کا سوال میں سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ مجھے کہتی ہیں کہ نہیں نہیں میں ان لگوں میں سے نہیں ہوں جو بیزک کرے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کن لوگوں میں سے ہے پھر آپ مجھے ا اپنی جو ہے شخصیت
میں میں آنے والے لوگوں میں سے ہوں جو لوگوں کے سب بدتمیزی
جی جی بڑھیا بڑھیا جی جی جی جی جی ہاں جی جی جی جی ب مشکل ہوتا ہے جی پ آپ تو بہت خطرناک لتے
کسی کے سب یہ ہے اس کا مطلب
ہو میں نے کچھ کہیا ہے جی ہاں سب ہے میں نے بہت برداشت کر لیا جی ہاں جی جی جی جی جی جی مطلب پریشر کی سیٹی بجنے والی جی آتا ہے لیکن کرنا س گئی ہوں ج مج جی جی سچ
جو آپ کی برداشت کی حد بھیار ہو جائے مجھے لگتا ہے کہ ایسا ت بھی ہوتا ہے ورنہ میرا آپ نہیں دیکھیں گے
ہاں ہاں اچھا ٹھیک ٹھیک جی جی بہت ہی بڑھیا باتیں کر رہے ہیں آپ بہت ہی دلک خ خوش کرنے والی باتیں کر رہے ہیں آپ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کے پاس علم کی تھوڑی کمی ہے تو جی جی مطلب علم کی علم آپ کے پاس بہت زیادہ ہے میری زبان پھسل گئی جی جی ہاں ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی نہیں
آپ کی زبان میں
جی جی بق
کہتے ہیں اب لگاؤں گی نا تو پھر ٹھیک ہو جائے گی
جی جی جی نہیں جی غلطی ہو گئی جی غلطی ہو گئی جی اب نہیں پسلے گی جی اب نہیں پسلے گی تی جی گل د ہو بائی
کوئی بات نہیںوں میں آپ کو معاف کرچی میرا دل بہت بڑا
ا جی شکریہ جی آپ کی نمازش جی جی میں تو بچ گیا جیامین جی جی جی جی جی جی جی جی آرام سے جی میں تھک گسن سنتے جی آرام سے آرام سے جی ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مطلب یہی باتیں تو چلتی رہیں گی جی ہاں اچھا مجھے اب بتائیے تو آپ نے ابھی کہا کہ مجھے کوئی بلا رہا تھا تو کون بلا رہا تھا آپ کو جی جی ہاں ہاں سچ سچ سچ ے کچھ نہیں ہے میرے جو چاچو ہے نااپاا چھوٹے چھوٹے ن جی ہاں ہاں چھوٹے سے بچ اچھا ٹھیک ہاں چھ ہاں ہاں
چز نہیں ہوتے وہ اب اتنے بڑے ہو گئے تھے نا انا کھانا مطلب کافی بڑے ہو
آ جیات ہاں بہت ہاں جو ہمارے پاس ہے ویسے
کی بڑی دیر اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ لیکن دن میں ان کو باہر رکھتے تھے چیز رکھتے تھے تو
چیز ر
پاپا رکھتے ہیں واش روم نہیں ہے اسٹور روم میں وہ کھلا رہ گیا ہے بلی پرسو بھی گئی ہے اور آج بھی گئی ہے وہ
جی تو دونوں لے لے گئی باہر آ گیا اور بیکڑا ہمارے پورےن ہے نا جی جی جی خ کےترے کترے گرے ہوئے جی نہیں جی کیا ہو گیا نا وہ کرم جی ی جی جی تو مجھے لگتا ہے مجھے آنا پڑے گا تو نہیںاا لگتا ہے مجھے لگتا ہے دیا کچھ تو گڑبڑ ہے کو آنا پڑے گا جی جی جی دیا دروازہ توڑ دے جی جی جی جی جی جی کوئی نہیں اس کے اس کی ہڈی اس کی ہ دروازہ
اسی پہ بلی آئی تھی اور اس نے چورزا کھا لیا
جی جی کوئی بات نہیں اس کی چوزیں کو میں ایک چوزیں کے بدلے اس کی دس ڈیاں توڑوں گا ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ
کوئی بات
جی میں پہلی فلائٹ سے آ رہا ہوں جی ہاں ہاں ہاں جی جی ہاں یہ تو پتا ہی اتھ جی جی ہاں یہ تو پتہ ہی ہے کہ اللہ موت اور زندگی اللہ تعالی کے ہاتھ ملی کی ہوئی ہے ہاں جی کیا ہی ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں جی تو مجھے آپ بتائیے ہاں ہاں جی جی جی پریشان جی جی جی جی آپ نے اس کو کیا نہیں سمجھایا کتنا پریشان جی بتائیے بتائیے کیا ہوا ہے جی
پھر میں بیٹھا نہیں میرا گلا خشک ہو گیا اس سے
خشک جی مطلب ہوا کیا اتنا بھی کیا ہوا ہے جی جی جی جی ہاں ہاں ارے کیا بول تو جی جی
ضروری ہے جب اپ ذہن
میں کیا ہی بولوں ہاں ہاں جی اگر اب میں آپ کو ایک بات بولوں نا پھر آپ تو بولے گی پھر کیا ہی ہوگا ہاں ہاں یہ تو بات کیا پریشان ہوتے کوشش کرنے جی جی جی جی جی جی ہاں ہاں ہاں وہ بات تو ہے وہ بات تو ہے
کیسے نہ پھر انٹرنیٹ سرچ کرتے ہیں نا پھر
تو انٹرنیٹ سرچ کرتا ہے نا جی بہت پریشان جی ہاں یہ بات تو ہے بہت صحیح بہت صحیح بول رہے ہیں آپ جی صحیح صحیح جی جی ہاں بالکل بالکل بالکل ہاں وہ تو ہے ہی اس سے تو ہوگا ہی ہاں سب کو ایک ساتھ وہ لے جاتا ہے جی ہاں تو اگر
بتاؤں اب بولا نہانہ جاؤ اب
کہہ رہا تھا کہ ہاں جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہا تھا ہم کہ جب ہم پرسو ڈاکٹر کے کے پاس گئے تھے حکیم کے پاس گئے تھے تو پھر اس حکیم نے ماما کو مطلب بولا تھا اس وقت کہ آپ اس وقت ہی مطلب مطب اسی وقت چل جائیں آپریشن کے لیے آپ کا اس کے بغیر کوئی بھی یہ نہیں ہے موقع نہیں ہے یہ پرسوں کی ہی بات ہے کچھ دنوں پہلے والی بات ہے تو پھر جو میری ماں ہے وہ بھی بہت گم گئی پر پھر مجھے کم سے کم ایک گھنٹہ لگا اس کو سنبھالنے میں اس کو بولنے میں کہ آپ جا رہے ہیں فزیو کے پاس تو آپ جائیے تو وہ بعات مطلب وہ چھوڑ دیجیے ڈاکٹر والی بعد پھر اس کو مجھے ایک گھنٹے بعد جب ان کو س سمجے میں ہ ہ ہاں ہاں
مسئلہ ہے یہ چیز روز روز روز روز
ہاں مسئلہ مسئلہ اس کا حال تو ہے حال تو ہے پر اس حال کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا تو نہیں آتا نا کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہڈیوں کی جو آپریشن ہےڈیوں کے جو یہ ہے نہیں ہڈیوں اور تو مطلب ہڈیوں والا وہ چیز صی نہیں رہتی ہے اس میں سو میں سے خالی پانچ یا دس پرسنٹ اس کی جو ہے کامیاب ہونے کی ذرا یہ ہو ہیں تو ہمیں وہاں سے مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ اگر آپ اگر ہم یہ چیزیں دیکھ لیں گے نا کہ جو ہاں نہیں نہیں تو نہیں ہمیں دیکھیے دیکھے کہ کیا بولنا ہے آپ کو ہاں ہاں کہ اس کو کس کو اس کی کس کی سرچ ج بولیں گے کس کا اس کو کیا تھا کس کی کس کی تھی ان کی جی نہیں کس چیز کی کس چیز کی جی یہی بات ہے نا ہاں گ کہی ب نہیں جو اس کی
کمر کی جی
اس قسم کی جو اس والے کی ہے نا اس میں رگوں کا مسئلہ ہے تو ان رگوں کے مسئلے میں یہ چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کو میں ایک بات بتا ہوں کہ جو مطلب جو اس کا پہلا والا جو ہمارا تھا ہے نا ہاں ہاں وہی وہی میں وہی میں کہہ رہا ہوں ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں ہاں تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہاں ہمارا وقت ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے اگر آپ ایک اور اس پہ کریں گے تو ہم اسہ مسئلہ بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی طریقے سے ہم وہ چیزیں دیکھیں گے
جی جی چلے کوئی بات نہیں اللہ حافظ
او